ہیلو
ہیلو
ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کے بڑھیا بڑھیا
جی بڑھیا گھر سب خیریت
ہمارے گھر سب خیریت آپ کے گھر سب خیریت
جی جی ہمارے یہ بھی سب خیریت ہے اور بتائیں کیا کر رہے تھے آپ
سو کر اوٹہے تھے آ دیکھیے آج کا ٹاپک گرمی کا رکھ سکتے ہیں
ہاں گرمی ہے ہی بہت زیادہ ہمارے یہاں تو آج تھوڑی راحت ہے نہیں تو اتنے ٹائم جو اتنی گرمی تھی آج تھوڑی بارش پڑی ہلکی ہلکی
موسم تو ایسے ہی بدلتا جا رہا ہے
کلائی بالکل بالکل
یہ موسم ہے نئے بدلا کبھی گرمی پڑ رہی ہے کبھی ایک دم بارش پڑھ رہی ہے یہ جو موسم ہے ہمارے
کہیں کبھی بارش آ جاتی ہے کبھی کبھی بالکل اور پھر یہ نا گرمیوں میں بس پانی بھی اچھا پینا پڑتا ہے اگر آپ پانی نہیں پیتے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے
یہ چیتے بھائی س کے رہنا پڑے گا آپ کو کیونکہ موسم جو ہے وہ ایک دم بدل رہا ہے بدلتے موسم کو دیکھ کر آپ کو بھی بدلنا پڑے گا جیسے گرمی کے اندر ہم ا اتنی گرمی پڑ رہی تھی ابھی کچھ سمے پہلے ابھی ایک دم بارش آنے لگ رہی ہے
ہاں صحیح بات ہے ابھی ہمارے یہاں بارش آ ہی رہی تھی کل سے ا تھوڑا ٹھیک ہے اب لیکن اب پھر دھوپ نکل آئی
موسم کے خلاب چار مہینے گرمی کے ہیں اب چار مہینے سردی کے ہیں اب دو مہینے بارش ہی ہیں لیکن اب موسم موسم کا کچھ نہیں پتا کیا چل رہا ہے کیسے چل رہا
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اب تو پتا ہی نہیں چلتا پہلے تو پھر بھی چار چار مہینے میں بڑھ جاتا تھا تو پورا سال نکل جاتا تھا
پتا رہتا تھا کہ ہاں چلو یہ سیزن گرمی کا تو ہی یہ صبح یہ گرمی میں آرام کرلو اب تو وہ ایک دم پانی چل رہا ہے بارش پڑ رہی ہے ٹھنڈ ہو رہی ہے
بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ٹائم کا پتا ہی نہیں چلتا اور گرمی کوئی پتا نہیں چلتی که ابھی تھوڑا ہمارے یہاں اتنی زیادہ گرمی تھی پانچ چھ دن سے دھوپ نکلی جا رہی تھی نکلی جا رہی تھی اور اس کے بعد بارش والا موسم ہوا لیکن بارش نہیں آ رہی تھی جی ا بسب پتا ہی اب گرمیوں میں کیا پانی پی لو پانی بھی کتنا پی سکتے ہیں بالکل بالکل
پانی پی لو پھل فروٹ کھاؤ اور کیا پہلے تو اور جیسے گرمی میں مطلب پانی کی کمی محسوس ہو تو اپنا لیچی کھا لو لیچی جیسے یہ فروٹ ہے وہ پانی کی کمی پوری کر دیتی ہے
لیچی بھی کھا سکتے ہو تربوز بھی کھا سکتے ہو خربوزہ ہے اب بھی اس میں بھی واٹر بیسڈ ہے یہ بھی یہ بھی لے سکتے ہو آپ نہیں تو پانی میں چائس تو پھر آپ کے لیے نیمبو پانی لے لویا ایسے الگ الگ دیٹاکس واٹر بنا کے لے سکتے ہو
یہی الفاظ ہیں تھوڑا سا ان سے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب ہم گرم چیزوں سے بچیں گرمیوں میں کہ جیسے اب آپ کے لیے گرمیوں میں شریر بے نقصان دیں گی گرم چیزیں جیسے گوشت ووشت ہوتا ہے ہی اپنا یہ ہوتا ہے تو یہ کھانا نہیں چاہیے گرمی میں کم کھانا چاہیے
کم کھانا چاہیے ان موسم بھی ہے نا پھر گرمی کا پھر اور زیادہ گرمی لگنے لگ جاتی ہے ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانی چاہیے پانی کا ان سے پورا رکھیں اور کیا
لیکن بچے کہاں مانتے ہیں ا چھوٹا بھائی ہے ہمارا ایک تو وہتی گوشت گوشت کرتا رہتا ہے آئے دن سب کو گوشت گوشت بتاتا رہتا ہے کہ گوشت کھا رہا ہوں گوشت کھا رہا ہوں
اچھا اچھا آپ پی لیتے ہیں ایک دن میں چار لیٹر پانی
چار لیٹر کہاں دو بوتلیں پیتا ہوں آدھا آدھا لیٹر کی فروٹی کی
تو آپ پانی تو بہت کم پیتے ہیں پھر
ہاں پانی پانی کی کمی ہے پانی پینا پڑے گا پینوں ٹائم کیونکہ پانی پینے سے ہی شریر صحیح ہے کیونکہ ہماری باڈی میں خود ستر پرسینٹ پانی ہے اگر کوئی بھی بیماری ہو اس کو اگر ہم پانی ہمارے شریر میں اگر صحیح ہے تو ہمارا شریر لڑ سکتا ہے اس کے لیے
بالکل بہت پانی پینا چاہیے ہم نے بھی ابھی ہاں ہم نے بھی ابھی دو تین لوٹا دو تین چار لیٹر کا پانی آرام سے پی لیتی ہوں میں اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے پر چار تو آرام سے پی لیتی ہوں
سمپل پانی پھر نیمبو پانی وغیرہ بھی پی سکتے ہو آپ
ہاں ایک دم پوری کرتے ہیں گلوکوز کی کمی نیمبو پانی ہو گیا اور ساتھ میں میں نے ایک دم نیمبو پانی پیئے سنتریے کھالے وٹامن و پی گولی کر دیتے ہیں
ہیلو اب تو سیزن میں فروٹ ہی آئے گرمیوں میں تو آم ہی زیادہ آ جاتا ہے اب آم ہی آنے والا ہوگا بس
آم ہی انے و اپنا آرام سے بھائی کی جو بھی کمی محسوس ہو موسم تو بدلتا رہتا ہے موسم کا کیا ہے بھی اس دن تو اس دن ابھی چالیس
جی برسات آ جائیں گی ہاں ابھی برساتیں آ جائیں گی تو پھر جو کھاؤ وہ بخار بیماریاں پھیل جائیں گی
ہاں یہی سب چیزیں ہو جاتی ہیں بڑی اب تو موسم کا سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے یہ کہ غلطی ہماری ہے یہ پلیو
بھرائے گا اور پھر پانی پانی بھر گیا تو ملیریا ڈینگو
ارے غلطی ہماری ہی ہے یہ پالیوشن جتنا ہو رہا ہے نا یہ اس چکر میں موسم خراب ہو رہا ہے بعادلوں میں تو پالوشن جا کے مل رہا ہے تو یہی موسم کو خراب کر دیتا ہے اس لیے بارش جلدی پڑ رہی ہے کیونکہ بادلوں میں گندگی آئے گی تو پھر بارش پڑ جاتی ہے وہ کہ بھاری بھی رہتے ہیں بادل
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ
تو یہ موسم کیسے ہمیں پٹھان کر د
کبھی کبھاری ہو جاتی ہے نہیں تو ہوتی بھی نہیں ہے کہیں کہیں تو بارش ہوئی بھی نہیں ہے بہت زیادہ گرمی ہے اگر آپ دللی کی بات کرو دلی میں تو بہت گرمی ہے بالکل
ہاں بالکل بالکل
ممبئی کی بات کریں تو وہاں بھی بہت گرمی ہے ممبئی میں بھی
میں تو پورے مے خاندان میں کہ سب کو پانی پ گئی ہے سب کو فروٹس کھانے چاہیے اور جو ہے سب کو بچنا چاہیے اپنا گندگی وائمٹ کا دھوپ میں بالکل نہیں جانا چاہیے میں دھوپ میں جانے سے اگر ایک دم مان لیجیے آپ کی آپ کی باڈی گرم ہو رہی ہے آپ آپ گ آپ نے پانی پی لیا کاف کی بہ
ہاں صحیح بات ہے ہاں ٹھنڈا پانی پی لیتے نا ایک دم باہر سے آ کے تو پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے
اورار سر بھی ایک دم پنکھے میں نہیں ہٹنا چاہیے سرد گرم ہو جاتا ہے پہلے دو منٹ رک لیں کہیں اور تازہ پانی پی لیں پھر ہلکے منہ دھولے ہلکے ہلکے تھوڑی دیر میں جب بوڈی اپنی پانچ دس منٹ بعد
پھر آپ کا باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو جاتا ہے نا پھر آپ بیٹھ سکتے ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ آج کل لیکن کوئی دھیان دیتا نہیں ہے نا
یہی کہ
جی جی
تو جو بھی ہے
جی جی وہی تو نا پھر آرام سے اپنا بیٹھے رہو آپ اس پنکھے میں اے سی میں لیکن وہ ہے نا گرمی سے باہر کھیلتے ہوئے آتے ہیں پھر اے سی میں بیٹھ جائیں گے یا پنکھے کے نیچے بیٹھ جائیں گے کولر چلا کے بیٹھ جائیں گے
تو پھر اس سے ہماری شریر ہلکے ہلکے ہمیں پتا نہیں چلتا مگر وہ ہلکے ہلکے خراب ہوتا رہتا ہے ک ک ویسے ہی
وہی نا پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے
بڑی دقت جی جی جی یہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے
وہی نہ پھر طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہے اور کیا پھر پریشان کون ہوگا
طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہیلو ہاں مان بت
مان تے نہیں ہو اور بس ٹھنڈا پانی دیتے رہو انہیں فریج سے نکالا ہوا برف والا ٹھنڈا پانی پیتے رہیں گے فریج سے نکلا ہوا برف والا تو یہ چپ رہیں گے سب ٹھنڈا پانی دینا بند کر دو تو پھر ہاں پھر طبیعت خراب ہو ٹھنڈا پانی زیادہ پیلو تو بخار ہو جاتا ہے لیکن ایک ایک دم باہر سے آ کے نہیں پینا چاہیے نہ ایسے باہر سے ابھی آئ پسینے میں لت پت ہو تو ہم نقصان کرتا ہے جی جی
س نا ہی نہیں بھی
ہاں تھوڑا مطلب مکس کر کے پی سکتی ہو نا ویسے تو تو کافی سارے آلٹرنیٹ بھی آ رہے ہیں نا پانی کے جیسے چاہے نیمبو پانی پی سکتے ہو رسنے والا پانی پی سکتے ہو یہاں سے بہت سی چیزیں بنا بنا پی سکتے ہو پیکٹ بھی آتا ہے تو پیکٹ پانی میں گھول کے آپ پی سکتے ہو اس کو
ہاں یہ چیز ہے پانی میں گھول کے پی
کرنا
یہ بات تو ہے پانی کی یہ جا ستی باقی یہ ٹینگ ونگ پھر تو میں کہہ رہا ہوں تھوڑا بچیں آپ فروٹ کھائیں گھر کے جوس میں یقین رکھیں
سم کیسا ہے
ان میں کیا کیمیکل مل کے آ رہا ہے ہمارے یہاں موسم تو ابھی دیکھیے تھوڑا سا صحیح ہو
اچھا بارش وغیرہ آ رہی ہے
آرہی ہے چلیے یا پھر اگر آپ بعد میں بات کر سکتے ہیں ہم پھر بھی فبائی ماریں گے
خدا حافظ
خدا حافظ